ہوں
جی السلام و علیکم
وعلیکم السلام جی سب خیری آپ
ہلو
آواز نہیں آ رہی کیا
جی جی آ رہی ہے
یہ سب خیریت
جی سر خیریت آپ فرمائیے گا
جی بس سب اچھا ہے آپ بتائیے
جی انشاء اللہ ہم بھی بت ھیل رہے ہیں کھانا کھانے کے بعد
اچھا اچھا آپ کے یہاں کا موسم کیسا ہے آج
جی انشاء اللہ بہت ہی خپانہ ہو رہا ہے بہت ہی کی بارش ہوئی تھی صبح اس کے بعد ابھی ٹھنڈی ٹھنڈی آواز چل رہی ہے
اچھا جی ہمارے یہاں پہ بہت زیادہ جنگل سب ہوئی ہے ہو تو پٹہ تک نہیں ہل رہ ہے
ہاں وہ ابھی تھوڑا ایسا موسم ہے نا کہ تھوڑا بارف کے بعد تھوڑا گرمی پڑتی ہے
ہاں جی ہاں جی آ نے سر کار بالکل ابھی مس بولتے ہیں نا اسے مس نکل رہی ہے شاید یہاں پہ تو گرمی ہی ہے شاید جہاں پہ پیڑ ہوں گے نا وہاں پہ اچھا موسم ہوگا ایسا ہو سکتا ہے
جی جی انشاء اللہ ہم ہم کیا ہے کہ تھوڑا گاؤں سے تھوڑا دور مطلب تھوڑا گرامڑ علاقے میں رہتے ہیں نا یہاں پر تو پیڑ پودے ہیں سب کچھ ہے اھی ہے
اچھا اچھا یہ تو اچھی بات ہے وہاں پہ نا تھوڑا گاؤں سے باہر رہتے ہیں میں نے بہت سی جگہ دیکھا ہے نا گاؤں سے باہر رہتے ہیں مطلب کہ گاؤں سے ایک دو کلو میٹر تو رہتے ہیں وہاں پہ پیڑ پودے ہوتے ہیں اچھی ہو چلتی ہے مطلب کہ گرمیوں کے ٹائم پہ وہاں پہ موسم بھی زیادہ اچھا لگتا ہے پھر گرمیوں والا تو
جی جی انشاء اللہ وہی تو میں کہہ رہا ہوں جی ویسے ابھی آپ کیا کر رہے ہیں پڑھائی لکھائی یا کچھ کیا کرتے ہیں ابھی آپ پورا دن
جی ابھی ہماری گریجویشن چل رہی ہےرا میں نا ایک مب پرائیویٹ ٹیچر ہ بچوں کو پڑھانے جاتی ہ
جی جی ان شاء اللہ تو بتائیے آپ کو مطلب کون کون سی سمسیا آتی ہیں کیا آپ کو اچھا لگتا ہے کیا اچھا نہیں لگتا ہے ج جب آپ بچوں کو پڑھاتی ہیں تو اب وہ اپنا ان
ج جی ہا
آپ اپنا وہ انھو ہے ب تھوڑا ساھا کریں ہمارے ساتھ بھی تو ہمیں بھی کھ سیکھنا توم لے گا نا آپ سے اس لیے
ہاں م نہیں جب میںعات میں پڑھانے رہی تھی نا تو مجھے بہت پرابلم آئی تھی کہیں تڑی غلط ہو جاتی کہیں بچوں کو کچھ دینا ہی تو وہ بھی غلط تو ہو جاتاتا ہے جلدی جلدی میں بہت سے بچے آتے تو غلط ہو جاتا مطلب کہ بہت سی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا شروعات میں تو میں شروعات میں ایک سے پانچویں تک کے بچوں کو ہی پڑھاتی تھی زیادہ تر انیں کے ساتھ ٹائم بیت جاتا تھا اور مجھے منیمم دو گھنٹے لگ جاتے تھے دو گلاسوں ایک دو گلاس کو فری کرنے میں
جی جی تو ابھی آپ کتنے مطلب کون سی کلاس تک کے بچوں کو پڑھاتی ہیں اور ابھی آپ کو کیا سمسیا آتی ہیں یہاں پہلے جو سمسیا تھی وہ آپ کی ا سمادھان ہو چکی ہیں تو ابھی آپ کا کیسا انوبھو رہتا ہے ابھی آپ اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیے ابھی
نہیں نہیں ایسا ایسی کوئی بات نہیں ہے پر پہلے جو سبجیکٹ میں پڑھاتی تھی نا وہ ا نہیں پڑھاتی ہوں
پہل آپ کون سبجیکٹ پڑاتے تھے ابھی
پہلے میں اتاس پڑھاتی تھی بچوں کو اب میں اتہس نہیں پڑھاتی ہوں
تو ابھی آپ کون سی سبجیکٹ پڑھاتے ہیں
اب میں سائنس پڑھاتی ہوں تو مجھے سائنس پڑھاتے ٹائم نا مجھے لگتا ہے کہ شاید میرے سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو میں پہلے پڑھ کے جاتی ہوں تو پہلے پڑھ کے جاتی ہوں تو میں اچھے سے سمجھا دیتی ہوں بچوں کو
جی جی انشاء اللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے دیکھو ابھی پیسے کے چکر میں زیادہ نہ پڑیں لیکن کیا ہے کہ بچوں کو اچھی شکچھا دیں تعلیم دیں تو وہ بہت بچہ ہے جیسے کہ بھ ئیشیہ میں اگر وہ کچھ اچھے پد پہ پہنچ جاے ہیں تو وہ یہ تو کہیں گے کہ ان ٹیچر نے ہمیں اتنا اچھا پڑھایا تھا کہ آج ہم یہاں پر ہے لیکن اگر آپ اچھا نہیں پڑھائیں گے تو وہی بچے کل آپ کو بولیں گ کہ یہ ٹیچر پہ پڑانا نہیں آتا ہے تو پیسے تو ٹھیک ہے ابھی میں نے دیکھا ہے کہ اپنے یہ گاؤں علاقے میں ہیں ان بہت کم ملتے ہیں ٹیچروں کو جتنے ملنے چاہیے اتنے نہیں ملتے لیکن آپ اچھا پڑھائیں گے تو ماشاء اللہ آپ اپنا بوشیہ میں جا کر اپنا پرائیویٹ کوئی ٹیوشن ک سکتے ہیں وہاں پر بہت سارے بچے ا سے آئیں گے اگر آپ اچھا پڑھائیں گے تو
ہاں یہ تو ہے مطلب کہ ایسا ہے نا ہم نے ہم نے ٹویلتھ پاس کی کافی سال ہو گئے پھر ہماری گریجویشن بھی لاسٹ ایئرس ہی آنے کو ہے مطلب کہ ہمارے پاس نہ شروع سے اتیاس رہا تھا تو سوتے اتہس رہا تو ہم نے سائنس کو چھوڑ دیا تھا پیچھے اب ہم اتہاس پڑھ رہے ہیں تو ہم کیوں سائنس کے بارے میں اتنا وہ کریں تو سائنس میں تھوڑی پروابلم ہو رہی تھی ہمیں تو ہم نے نا ہم اب بھی کیا کرتے ہیں ہمیں سائ ایسا لگتا ہے کہ ہم سے کچھ غلط ہو جائے گا تو میں نا میں تو خود پہلے پڑھ کے جاتی ہوں بعد میں بچوں سے پڑھاتی ہوں بچوں کو پڑھاتی ہوں مطلب کہ دیکھو پڑھاؤ بچوں کو پڑھاؤ اور غلط مت پڑھاؤ نا میرے تو جتنے بھی کانٹیکٹ میں وہ سبھی یہی بولتے ہیں کہ غلط دیکھ کے پڑھاؤ پر غلط مت پڑھاؤ
جی جی ان شاء اللہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ بچوں کو اچھا پڑھائیں گی تو وہ آپ کے بھشیہ میں تعریف کریں گے اگر وہ کسی پد پہ پہنچ جاتے ہیں کوئی سرکاری نوکری میں لگ جاتا ہے یا پھر کوئی اچھا سائنٹسٹ بن جا ہے یا پھر کوئی اور بھی اچھا مقام حاصل کر لیتا ہے تو وہ کم سے کم آپ کی تعریف تو کریں گے کہ یہ میڈم نے ہمیں کبھی پڑایا تھا تو ہمیں بہت اچھا پڑایا تھا جیسے کہ میں جاتا تھا ایک پہلے ایک سے پانچ تک پڑا تھا تو تو کیا ہے کہ ایک ہماری ایک میڈم تھی میں ان کا نام تو نہیں بتاؤں گا ویسے وہ زیادہ امیر تو پیسے والے گھر سے نہیں تیں لیکن وہ پڑھانے میں بہت اچھی تھیں تو آج بھی جب وہ کبھی کبھار ابھی تو خیر میں نے ان کو بہت سالوں سےے نہیں دیکھا شاید ان کی شادی ہو گئی تھی بہت پہلے توبھی میں نے ان کو کمی نہیں دیکھا ہے لیکن انہوں نے وہ بہت اچھا پڑاتی تیں حالانکہ کہ ان کی بھی عمر اس ٹائم پہ کوئی زیادہ نہیں تھی میرے حساب سے ان کی بیس یا اکیس سال عمر ہوتی تھی لیکن کیا ہے کہ ہم جب چھوٹے تھے تو وہ بہت اچھا سمجھاتی تھی میری سمجھ میں سب کو پچاتا تھا مجھے آج بھی ان کا پڑھایا ہوا یاد ہے تو ان فیوچر اگر وہ کبھی ملیں گی تو میں ان کو بتاؤں گا ضرور کہ آپ نے بہت اچھا پڑھایا تھا
ایسا ہوتا ہے میرا بھی یہی حال ہے مطلب کہ بچے میرے سے بوٹ ڈالتے ہیں جیس اسکولوں میں پہلے پڑھاتی تھی نا اس اسکول میں کیا تھا بچے ڈرتے بہت تھے میرے سے پر جب میں لاسٹ میں ادھرنے کو ہوئی نا تو مطلب کہ بچے اتنا گل مل گئے کہ بچے اب بھی میرے گھر آتے ہیں بولتے ہیں میم ہمارے میں چلو مطلب کہ ان کو لگتا ہے کہ میم اچھا پڑھاتی ہیں ان کے ساتھ اچھا لگتا ہے میں وہ اپنی میم کم اپنی بیڈی بہن زیادہ مانتے تھے
جی ہاں تو یہی تو ہونا چاہیے نا ایک جو ودیارتھی ایک شکک کا یہی تو وہ ہے نا میل وہ تال میل ہوتا ہے اگر ان میں اچھا تالمیل ہوتا ہے تو جو شکچک پڑھاتا ہے وہ ان کو اچھی طرح سے سمجھ میں آتا ہے جیسے کیا کہ ہم پڑھتے تھے تو ایک ٹیچر تھے وہ کہ بچے زیادہ تر ان سے ہر ایک کو ہی ڈرتا تھا تو جب بچوں کو من میں کوئی ڈاؤٹ آتا ہے کوئی سوال آتا ہے وہ پوچھ ہی نہیں پاتا ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ کب ہماری بجت
جو کہی ہ ج ہاں ایسا ہو اثر ہوتا ہے
جی جی اسی لیے تو میں
جل میں آن لائن نہیں ہ جی میں بچوں کے ساتھ زیادہ تر بھلنے ملنے کی کوشش کرتی ہوں اور اس اسکول میں بھی بچے لن ل کم ڈیوٹی زیادہ بلاتے ہیں
جی جی اور ان کے لیے نا آپ جیسے آج کے ٹائم پہ کیا ہے کہ میں نے جیسے انسٹاگرام پہ دیکھا ہے باکس نئی نئی ایکٹیوٹیز جیسے لاسٹ کے پیریڈ میں نا کرواتے ہیں تو وہ کیا ہے ان سے بچے سے تھوڑا اور اچھا محسوس کرتے ہیں جیسے آپ انسٹاگرام پہ دیکھیں گے کہ بہت سارے کیا ہے کہ جیسے ان کے ساتھ آنکھ آنکھوں پہ پٹی باندھ کے اور بہت سے گیم کھیلتے ہیں تو کبھی کبھار سپتتااہ میں ایک دن نہا اپنے پیریڈ میں بلے ہی مت پڑھاؤ لیکن ان کے ساتھ ایسا کوئی گیم وغیرہ کھیلو جس سے کیا ہے کہ وہ اور بھی آپ سے گھل مل جائیں آپ سے سوال پوچھنے میں سنکوچ نہ کریں تو وہ اچھا رہتا ہے تھوڑا
ہاں یہ تو ہے ایسا ہے نا پڑھائی کے ٹائم پہ ا شوک متل کہ کٹھور سے کٹھور دنڈ دے کے پڑھاؤ مطلب بیچ میں ایسا نہیں لگا تھا آپ پڑھاتے ج رہے ہو پڑھاتے جا رہے ہو بچہ بھی وہ ہو نہیں لگتا اچے آرام سے ان کے سب تھوڑا مطلب بیچ بیچ میں کبھی کبھی ان سے منورنجن کر لوگ کیا اس سے بچوں کو جلدی اچھے سے سمجھ میں آتا ہے اور اسے خوشی بھی ہوتی ہے وہ بور بھی نہیں ہوتا
جی جی انشاء اللہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے ایک بار نا ہم نائنتھ کلاس میں گئے تھے اڑیسہ مائگریسن میں گئے تھے ہمیں کیا کہ ایسے بھیجا جاتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ ادھر کا کلچر سیکھو وہ ادھرر سے بچے آتے ہیں تو وہ ادھر کا کلچر سیکھتے تو وہاں کے ایک ٹیچر تھے ان کا نام تو مجھے ابھی یاد نہیں ہے تو وہ کیا ہے کہ ایک دن ان کا فرسٹ پیریڈ پڑتا تھا تو وہ کیا ہے انہوں نے ایک دن ہمارے ساتھ ایسے گیم کلا کہ بوڑ پہ نا تو شبد لکھ دیے جیسے کہ ایسے رام شیام ایسے انہوں نے تو وہ کیا ہے کہ ایک لڑکے کو کڑا کر دیتے ایک لڑکی کو تو وہ بولتے تھے جیسے رام تو جو بھی بچہ اس پہ پہلے ہاتھ رکھتا تھا تو تو انشاء اللہ وہ جیت جاتا تھا تو لڑکوں میں کیا ہے کہ جو کیوروسٹی بنتا اور لڑکے میں وہ ٹیچر کے پرتی ایک باونا بنتی ہے کہ ہاں یہ ٹیچر اچھا ہے ہمار ساتھ گیم بھی کھیلتا ہے ہمیں سکھاتا بھی ہے جب بھی میرے حساب سے نا بچوں کو ڈانٹنا بھی ضروری ہے لیکن جب وہ غلطی کریں تب بے بجہ آپ ان کو ڈانٹو گے نا تو وہ پھر آپ کے پرتی نیگیٹوٹی اپنے مائنڈ میں بڑھتا رہے گا کہ یہ تو ٹیچر بس پ ڈاکتے ہی رہتے ہیں
ہاں پھر بچے نہ ایسے ہی بولتے ہیں کہ یہ نہ یہ نہ آج میں اپنے پرانے اسکول میں کہئی پٹنوںا تو بچے مجھے دیکھ کے موج ب کچھ ہوئے تھے بچے مطلب کہ جیسے پہلے رہتے تھے ایسے ہی بول رہے تھے میںیم یہ کر لوں وہ کر لوں میں آپ کہئی تو ہمارے دوسرے ساحب تھے تو وہ بول رہے تھے اب تو میم کو سکول لنے تو مطلب کہ ایسا ہوتا ہے نا بچوں کے ساتھے جلدی جڑنا اورر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی نا نا
ہاں ہاں وہ تو ہے ہی ہر کوئی اتنا جلدی کنیکٹ نہیں ہو پاتا نا بچیوں کیونک کہ وہاں پر بچے کتنے تیس یا چالیس کے کلاس میں ہوتے ہیں ہر کسی کے من کے حساب سے آپ کیسے ایڈجسٹ کر سکتے ہو تو اگر کوئی ٹیچر ایسا ہوتا ہے کہ ہر کسی کو اچھا لگنے لگے تو وہ ٹیچر کے لیے سوباگیہ ہوتا ہے
یہی تو واپ ہے میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ میں کبھی بچوں کو بولیں گے نہیں لگ لگی
تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسے کیا ہے کہ بچے ٹیچر کے حساب سے ایڈجسٹ ہوتے ہیں لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ ٹیچر کو بچوں کے حساب سے ایڈجسٹ ہونا چاہیے بلے ہی بہتتے ٹیچر کیا کیا اپنا اسٹینڈرڈ تھوڑا ہائی رکھتے ہیں بچوں کے حساب سے تو میرے ساتھ سے جیسے کہ آپ نے ہمارے دیش کے سب سے فیمس ٹیچر ہے کانتر تو انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ ہم اپنا اسٹینڈرڈ اتنا کیوں اٹا رہے ہیں ہم بھی بچوں کے حساب سے ہی ایڈجسٹ ہوتے ہیں نا جیسے آپ نے دیکھا سنسر کیوں فیمس ہے کی کہ وہ کیا ہے وہاں کی لوکل لینگویج میں پڑھاتے وہاں کی لوکل لینگویج جیسے بھوپوری ہے تو وہ بھوجپوری میں ڈائریکٹ سمجھاتے ہیں تو لڑکوں کے کیا زیادہ سمجھ میں آتا ہے آج کے ٹائم پہ نا ہر کوئی بس انگلش کو لڑکوں کے اوپر سھونکنے میں لگا ہوا ہے ارت کو سوجنے میں نہیں آ رہا ہے پھر بھی بس انگلش کھوپتے جا رہے ہیں کہ آپسی کو انگلش کی
سوات تو
جی ہیلو
آج مجھے آپ سے بات کر کے نا سچ میں بہت اچھا لگا تو کہ آپتے اگر جن کی دس منٹ ہےئے وہ ہیں ا ان کے پیمنٹ آئے ہو کہیا نہیں آئے وہ تو ریجیکٹ کر دیتے بچوں کے پر ٹنا آپ آپ بھی کبھی پڑھانے جایا کرو اسکول میں اچھا
پھر انسء اللہ میرا من چینج ہو گیا تھوڑا